ہاں کیا کر رہی ہو
ہاں آواز آ رہی
ہاں اب آ رہی ہے
اچھا تمہاری آواز ہلکی دھیرے آتی ہے اس پہ
ہاں پتہ نہیں
لیکن باقی کسی سے بات کرو تو تیز آتی ہے آج ثانیہ سے بات ہو رہی تھی تو آواز تیز آ رہی تھی اس کی کل کیا ایکدم صاف بات ہو رہی نہیں کوئی گڑبڑی نہیں بس ہلکی دھیرے آواز ہوتی
اچھا کھانا ہو گیا
کھانا ہاں ہم نے کھا لیا ارحان نے کہا ارحان کو صرف ہمیں اٹھایا تھا لیٹ تھے نا کل میرے بھوک لگ رہی ہم نے تم ہمیں اٹھانا چاہ رہے ہو پھر کہنے لگے نہیں مینے بھوک لگ رہی کھانا کھاؤں گا میں آپ کے ہاتھ سے کھاؤ گا دیکھو پہلے ہی اپنے ہاتھ سے کھا کھا لیتے تھے آپ جو نئی نوٹنکی شروع کری میرے ہاتھ سے کھائیں گے
اچھا مما کھلاے اب
ہاں اب ہم کھلائیں تو پھر ہمیں طرس آیا ہم نے کہا اچھا لاؤ کھا لیتا تھا ابھی بھی ہم لیکن اب اس کو یہ ہے کہ ہم لیٹے نا ادھر لیٹتی ادھر سوچتا ہے کوئی کام سے اٹھاوں تو کہنےلگا ہم نے سوچا اچھا لاؤ کیا پتا بھوک ہوی ہو میں کھلا دو تو ہم گئے سالن چاول لے کر آئے کھلایا اور اس نے آدھا ہی کھایا بھوکا تھوڑی نا تھا بھوکا نہیں تھا ہاں آدھا کھایا اگر بھوکا ہوتا تو تو پورے چاول کھا لیتا
نہیں بھوک نہیں لگی ہوگئی یا تو مما کھلائیں بس دو نوالے کھ
ہاں آج اپنے پاپا سے فون کر کے کیا کریں پاپا آجاؤ جلدی آپ کو پتتا ہے میں بنا نہیں رہ پاتا ہوں مما بھی آب کے بنا نہی رہ پاتی ہے ہم نے کہا ماں کا بتا رہے ہو وہی ہم سے اور ہم سے بار بار فون کر کروائے گا کہ پاپا کا نمبر ملا دو بات کروں گا پاپا بتاؤ سچی سچی بتانا کہاں پہنچے تو وہ کہن بھیا آ رہے ہیں گھر ہوں تو جو آپ کو ہاں ایسے اپنا کہتا تھا کہ پاپا میں آپ کے بنا رہ نہیں پاتا ہوں روک نہیں پاتا ہوں آج کرے پاپا میں بھی آپ کے بنا نہیں رک پاتا ہوں وہ مما بھی نہیں رک پاتی ہے
مما کو بتا دینے کہ پاپا اور جلدی آ جائیں
آج مینو خالہ سے بات ہو رہی تھیک جی آؤ میں آپ کو اور یہ بسکٹ کھلاؤں گا تو ہم نے کہا جب وہاں تھے تو انہیں کی فریج میں چیز رکھ کے جو ہے دیتے نہیں تھے ان کو اب یہاں بلا کے کھلا رہے ہو کیا مٹھائیٹھائی والی لڈو رکھواتا تھا آپ نے اور جو ایک بار ہم آپا کے وہاں گئے ہاں مٹھائی جو ہے رے ہم نے کہا نہی آپا رہنے دیجیے یہ نہیں کھائے گا کہنے لگا نہیں نہیں میں کاؤں گا تو ہم نے کہا اچھا ہاں یہ وہاں سے جو ہے لے کے آئے نیچے ہم نے فریج میں رکھ دی دو پیس تھے مٹھائی کے گیا اوپر سے فریج مے رکھایا اور صبح شام جائے ان کی فریج کھولئے کہیں چچی میری مٹھائی رکھی کھانا نہیں اور خود بھی نہ کھائے اور ان کو بھی نا ہاں نہ خود کھاے ںا ان کو کھان دے اور فریج بند کر کے چلاائے تو وہ ہم سے ہاس نہیں بتا رہے کہیں دیکھو یہ آتے ہیں خالی چیک کرنے ہاں یہ دیکھنے آتے ہیں کہ جو ہے مطلب انہوں نے کھا تو نہیں لی ہے
ہاں ہاں کہ ہاں میری چیز رکھی ہے
ہاں
سب ماشاء اللہ ان کو چتے بہت ہے نا
ہاں ہم سے کہر تھے مجھے چچی کی مینو خال تو دوسرے ہی دن آ گئی تھی یہاں وہ ان کے وہاں ٹنی پیما بتیجی کی شادی تھی سب سے پہلے ان کے مہمان تو ان ہی کے مائیکے والے تھے
ہاں اچھا وہ آئیں گی پھر آئیں گی ہوں ہ
لیکن بیماریاں اتنا رہتی ہیں اور جو ہے کیا نام ہے کمزور ہو گئی ہیں پھر دوری بھی کافی ہے اتنا وقت ہو کہ انسان پھر آئے تو رکے نہیں تو ہم لوگ آئے تھے دوسرے دن یہ امی ن کلا اور چچا آ گئے تھے تو پھر ہم لوگ سب لوگ ساتھ میں یہاں سے شادی میں گئے تھے اور پھر جو ہے رات میں یہ لوگ یہیں رکے تھے اور پھر دوسرے دن ہم لوگ گئے تھے رج بندت پہنچا آے تھے
اچھا تو وہ وہیں رک گئی ہوں گی
ہاں رات میں یہاں میرے وہاں رکی تیں دوسرے دن پھر چلی گئی تھی شادی میں ہو کے اور صبح جو ہے ممی کی طبیعت وبیعت خراب ہو گئی تھی تو ہم جو ہے ان کے ساتھ چلے گئے تھے دیکھنے اور ہاں سو رہے تھے تو ہم نے کہ چچا چاچی تو ہ ہی ہے اٹھ گئے نہیں دیک رہے ہو ہم لوگ گئی اڑ گیا تو چچا نے پھر اپنے پاس لٹال لیا ہوگا ہاں ہم اپنے پاس رکھا لیے تو بہت باتیں سناتا ہے ا جب میں چچا آئے تھے تو آپ مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی ممی کو دیکھنے اب بتائیے سو رہے تو ان کو سوتے سے اٹھا کے لے کے جاتے
ہاں تو تمہیں سناتا ہے
کتنی بار کہہ چکا ہے اور وہ جو تمہیں ایک بار وہ نہیں بتائی تھی جو اسپائڈر مین کے جو طیفور کے بڑھا بچی وہ ملے تو لا دینا ہے اس کے لیے وہ بتیں بڑا والا کیریکٹر ملتا نہیں ہے جتنے بڑے تحفور لوگوں کے پاس ہیں بڑا والا وہ چھوٹے والے تو اس کے پاس تم لائیں تھی تین چار پانچ تم لائے تھی ہم لا کے دے چوکے ہیں وہ بڑا والا ملتا نہیں پتا وہاں گئے تھے مال وہاں پہ جو ہے وہ مل رہا تھا ایک ہزار روپئے کا تو ہمیں انہیں دلایا نہیں وہ آج تک سناتا ہے
لالینا ہم یہاں سلا دیں گے
باہر ملے گا سو دیڑھ سو کا قیمت وہاں بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں کم ہوتی ہے ارے اب زیادہ سے زیادہ دو سو کا ملے گا
جب آپا عمرہ کرنے عرب گئی ہیں اس ٹائم انذر لے لائی تھی آپا تو ان لوگووں نے دیکھا کہ انذر کے لے لائی ہیں ان کے لیے دوسرا والا ایک کھلونے لائ جس میں روشنی ہوتی تھی
ہاں
تو ہم نے ان لوگوں ضد کی تب ہم لائے تھے تو کئی سال ہو گئے جب سو رقم ارے آٹھ سو کے بجائے دو سو روپئے کا ملے گا نہیں لانا مال میں بہت مہنگا سامان ہے
ہاں نہیں تو وہ سناتا کہتا آپ نے مجھے دلایا نہیں تو اب ہمیں کیا پتا یہ اتنا کہے گا ہمیں لگ کا بہل گیا ہم لوگوں کا کہہ دیا باہر بھیا دلا دیں گے
وہاں پہ مل جایگا تو لا دیں گے ان سے کہ دینا وہی والے مال سے لا ئے جو تم دیکھ کر آئے
ہاں اور جب دیکھو تب چچا آئے تھے آپ مجھے اکیلا چھوڑ کے ممی پاس چلی گئی تھی دیکھنے
اچھا
تو ہم کہ اکیلا کہ وہ لوگ تھے تو ہم نے گئی تھے کہ چلو یہ اٹھیں گے تو وہ لوگ دیکھے رہیں گے ہاں سب بہت چاہتے ہیں ان کو
نہیں یہاں صحیح قیمت میں ملتا ہے اس دن جب ہم گئے تھے لےنے تب ملا نہیں تھا
نہیں وہ بڑے والے نہیں دکھ رہے ہیں ہم لوگ کو بھی چھوٹے ہی والے ملے
ہاں اور دکانوں بھی بڑے والے نہیں تھے نہیں ہم وہاں سے لے لیتے
ہاں
اب دیکھیں گے اگر بڑا والا مل گیا کسی دن مارکیٹ جائیں گے
ہاں
یا چودرانند دیکھیں گے ہممم
ماموں جان اور شیپا بھابی آ گئی مس
اکرم جائے لیکن بٹیا کار اندر تک نہیں جائے گی کار تمہاری جو باہر ہی کھڑی رہ پائ گی
نہیں تو اسکوٹی سے چلے جائیں گے ہم لوگ اب تو قریب ہی ہے تو کوئی وہ بھی نہیں
ہاھمگر روڈ تک ادھر ات نہیں ہی چلی جاؤ گی گاڑی سے ہی چلی جانا کوئی دقت
ہ اس سے پہلے ہم لوگ گئے تھے تو جو نشاد بھائی چپل والے کی دکان ہے اس کے آگے کیا ہلکی سی جگہ ہے وہاں پہ کھڑی کر دی تھی گاڑی دوبارہ سے گئے تو اسرار ماموں کہنے کہ ارے کڑی کر دوں ہم نے کہ ڈالے والا کہ جب لے گا تو دیکھا جائے گا بتاؤ ڈالا وہاں پہ کھڑا اس کو سامان اتر کے نکلنا بھی ہم لوگ کار کھڑی کر کے چلے جائیں تو وہ کہاں سے کیسے نکلے گا
ہاں نہیں نہیں وہاں نہیں ٹھیک ہے
تو پھر داؤود نے کھڑی کروائی تھی لیکن کہیں بہت گھر سے دوری پہ تھا
ہاں وہ دور ہے جہاں آم جان کھڑی کرتے ہو بہت دور ہے
ہوں مام کو جائیں گی کار کون سی ہے
چھوٹی والی ہے نام بھول گیا کون سی مگر تمہاری کار سے ہمیں لگ رہا ہے چھوٹی ہے
ہاں پتاہ نہیں میری ان کی کار تو بہت پرانی ہے ان کی کار اور اسکوٹی دونوں پرانی ہے ہم آج کہ تو رہتے تو کہ میرے ابا کی اسکوٹی ہے ہاں ابا کی اسکوٹی ہے ہم نے کبھی ہم نے کبھی تھوڑی نا کرے کہ بیچوچ نئی خرید لو ایک کہہ رہا تھا
ہاں
نئی چیز کی بات الگ ہوتی ہے مضبوطی الگ ہوتی ہے اس کی
نئی چیز میں زیادہ مضبوی ہوتی ہے ہاں ہاں
ہاں
بہت زیادہ اچھی رہتی ہیں
ریفا زوبیا سے بات ہوئی تو ارحان کہہ رہے ہیں ہم نے ریفات نے کہا پزا کس نے منگایا تھا تو زبیا کو بتا تارہ
اچھا بنگائے تریفت نہیں تھا
اب کے لی یہ لوگ آئیں گے تو پیزا منگا دیں گے یہاں پہ ڈیلیوری ہے ہمیں معلوم نہیں تھا
اچھا نہیں یہاں پر بھی ہے مرزا گنج سے جو ہے یہاں تک کی ڈیلیوری ہے
اچھا
پتاہ نہیں کیسا پتزا ہو کیا ہے ہم نے کہا وہاں جیسے برابر آتا رہتا ہے تازہ رہے گا تو یہاں پر ایسا نہ ہو باسی بنا ہو
یہاں تھوڑا کم ریٹ میں مل جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بھی مل جاتے ہیں وہ بڑا سائز کا ملتا ہوگا
اچھا ایک سو تیس روپے قیمت ہے اس کی ہاں کھانا کھاتے ہیں سویا سویابین نکیہ بنےیا تھا مٹر پولا بنےیا تھا نہیں روٹی بھی رکھیے توا ایک سبزی بھی تھی یہ ر کل کے مٹر پلاؤ بنا دیجئے تو وہ روٹی پھر ہم نے فریج میں رکھ دی اٹھا کے ہاں تو رائےتا ٹھنڈے کی وجہ سے نہیں بنایا ہاں مٹر پلاؤ بنایا
بنانا رائتا تو لہسن مرچ لگا کے اوپر سے بھگاار دینا اسے لہسن سے زیرے سے
تھوڑا سا ٹھیک ہو نا یہ لوگ پھر بنائیں گے ان شاء اللہ ابھی روٹی فریج میں رکھ دی اٹھا کے ہم نے کہ خراب ہو جائے گی کونا کرتے ہم صبح سک کے کھا لیں گے ہاں ہم خراب نہیں کرتے ایک روٹی بھی بچی تو کھا لیتے ہیں ہ
ہاں
صبح تل کے کھا لیں گے رزق ہے اتنی محنت سے آتا ہے ہے نہیں ہاں
مٹر پلاؤ تو ہمیں یہاں ملتا ہے پاس میں مٹر ایک دن سوچا تھا کہ جو ہے مر مٹر پلاؤ لائیں گے تو جو ہے وہ مٹر لائیں گے تو پھر جو ہے کھائیں گے مٹر پلاؤ بنائیں گے بی بقرعید کے ٹائم ہم نے کوفتے مٹر کی بریانی جو ہے بنائی تھی
نہیں جب تم آنے کو ہو تمہارا تو بتانا جو سا کھانے کا من کرے مٹر پلاؤ جیسا بین کا یا کوفتی کا وہ ہم بنا لیں گے
ہم نے بنایا تھا کوفتے مٹر کا پلاؤ بنایا تھا تھوڑا ہی سا بنایا تھا دو لوگ میں تھوڑا بھی بہت ہو جاتا ہے تب بھی دو ٹائم چلا ہ
نہیں جو چیز
بریانی وغیرہ ہم نہیں بناتے جب کوئی مہمان آتا ہے تو بریانی وغیرہ بنا لیتے کہ مہمان نوازی ہو جائے گی ہم لوگ بھی کھا لیں گے
ہاں سہی بات ہے اپن اکیلے کی لی بچ جائے گی زیادہ ہو جائے گی پھر
رہتا کہ سالن کا وہ رہتا اب دو لوگ میں سالن بھی بن بریانی بنائے تو کھانا بہت بچ جاتا ہے اب جیسے کوئی ہوتا ہے تو دو چیزیں بنا لو تو مطلب جو ہے سوارت ہو جاتا ہے ہاں یہ چیزیں اور ہممدان سو گیا کیا
نہیں ہم دان ابھی سوے اب دوا کا ٹائم ہو رہا ہے کہ دس بجے دوا کھا لیں گے
ہاں اچھا اچھا تو دوا جلدی کھلا دیا کرو جلدی سو جائے کر
نہیں پھر صبح اٹھ کے دیر میں اٹھتے ہیں صبح پھر دیر میں پھر صبح اگر جگا ہو تو بھی نقصان دہ ہے ہاں جس اس ٹائم پورے بارہ گھنٹے جس ٹائم اسس ٹائم دو اسی ٹائم صبح میں دو اگر نو بجے پہلے سات بجے کا تھا وہ صبح جگہ جگہ دیتے تھے پھر وہ بھی غلط ہو گیا ایک ہی وقفہ ہونا چاہے چاہیے جو اس ٹائم ہم لیں گے وہی صبح کا کٹائیں گے دونوں دونوں کا وقت ایک ہی ہونا چاہیے بارہ بارہ گھنٹے پہ نہیںن ک ل ک
ہاں مٹر
اچھا صبح چاہیں جتنی دیر میں اٹھیں ہاں بہت شوق سے کھاتے ہیں ماشاء اللہ
ہاں قرحان ہم سے کہہ رہے تھے آج مما آلو والی کھچڑی بنائیے گا یہ بھولو کہ تحری کہتے ہیں ہاں تو ہم سے کہہ رہے تھے آلو والی کھچڑی بنائیے گا ہوں چلو ٹھیک ہے پھر ہ
ٹھیک ٹھیک ہاں اپنا دھیان رکھنا اللہ حافظ